السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
میں تھیک
آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں کرتی ہوں زور سے بات آب آری ہے
ہاں آ رہی ہے اس کو بند کرو اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں سہر ٹھیک ہے آپ کی
ہاں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
ہاں بتاؤ کیا بتا رہی تھے آپ
میں بول رہی تھی علم علم کی بات پر بات کریں گے
ہاں علم ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے
ہاں اس پہ ہم نے کی نا بات کتنی بار کروں گی
علم پہ
ب وقت کی اہمیت
اچھا وقت کی اہمیت بھی ضروری ہے
ہمم وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے
وقت کی قدر کرنا ہم پہ ہی ضروری ہے اگر ہم وقت کی قدر کریں گے وقت ہماری قدر کرے گا
بالکل ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور اپنا ہر کام وقت پر کرنا چاہیے
ہوں بہت اچھے جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب بھی ہوتا ہے
بالکل ہمیں صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور اپنا ہر کام وقت پر کرنا چاہیے اسکول بھی ہمیشہ وقت پر جان جانا چاہیے اگر ہم وقت ضائع کریں گے تو پڑھائی اور دوسرے کام پیچھے رہ جاتے ہیں
تھیک اس لیے ہمیں روز ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے
ہوں پڑھائی کھیل اور آرام کا بھی ایک منظم وقت ہوتا ہے
موبائل اور ٹی وی پر ضرورت سے زیادہ وقت نہیں سرف کرنا چاہیے
بالکل محنت اور وقت کی پابندی انسان کو کامیاب کامیابی تک لے جاتی ہے
ہمم ہمیں اپنی والدین اور ٹیچرس کی بات ماننی چاہیے وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں ہے اور وہ ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں
بالکل وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے جو آج ک کام کل پر چھوڑتا ہے اسے بعد میں مشکل ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہر کام وقت پر پورا کرنا چاہیے
ہوں وقت کی قدر کرنے کرنے والا انسان ہمیشہ عزت اور کامیاب بنتا ہے
ہوں بس یہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے
ہوں انشاء اللہ ہم محنت کریں گے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے وقت ہمارے لیے آج جو وقت ہے کل ہمیں یہ وقت نہیں ملے گا ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہر ایک لمحے کو صحیح صحیح سے استعمال کرنا چاہیے ہر ایک لمحے کو صحیح پر صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے پڑھائی کرنا چاہیے پڑھائی میں صرف کرنا چاہیے کیونکہ وقت اگر ایک بار جائے گا تو دوبارہ نہیں ہمیں ملے گا
بالکل صحیح وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے
ہوں
پیسا خود کر دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن گزرا چ وول وقت واپس نہیں
ہاں ہلو
میں بول رہی ہوں کہ اگر پیسہ گم جائے
ہوں
تو وہ واپس آتا ہے مگر وقت واپس نہیں آتا اس کی قدر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے
وقت ہمارے لیے ضروری ہے کل ہم جب مطلب اجیڈ ہو جائیں گے ہمیں پھر قدر پڑے گی اس وقت کی تو ہمیں ہی اس وقت کو اچھی جگہ پہ صرف کرنا چاہیے
بالکل اس لیے کہتے ہیں کہ جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے
ہوں
افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ اپنا زیادہ وقت موبائل اور سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں
ہوں طالب طالب علم کے لیے بھی وقت ضروری ہوتا ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا وقت اچھی جگہ پر سرف کریں
بالکل ہر دن کا ایک شیڈول بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنی چاہیے نماز بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے ہر نماز اپنے مقرر وقت پر ادا کرنی چاہیے
بالکل صحیح وقت کی پابندی صرف ام پڑھائی میں نہیں ہے ہر کام میں ضروری ہے
جو لوگ ہر کام وقت پر کرتے ہیں ان پر لوگ بھروسہ بھی زیادہ کرتے تے ہیں اور جو ہر کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اکثر اپنے مقصد حاصل نہیں کر پاتے
ہ میں اس لیے ہمیں ا ہمیں ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے بہترین طریقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے
بالکل آج کا صحیح استعمال ہمارے بہتر مستقبل کی بنیاد ہے
میں الہ ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اس سے نیک کاموں میں سرو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں
بالکل صحیح وقت ایک ایسا وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے
یہ انسان پہ ہے کہ وہ اس وقت کو کیسے سروف کرے اگر ہم دو انسانوں کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے دوسرا انسان اسی وق خود کو محنت پہ صرف کرتا ہے ایک انسان پھر کامیاب ہوتا ہے ایک انسان برباد ہوتا ہے پھر وہی جو برباد انسان ہوتا ہے پھر وہ بولتا ہے کہ میں مجھے قسمت کودش دیتا ہے لیکن وہ اس پہ دھیان نہیں ڈالتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے اگر اس نے اس ٹائم پہ محنت کی ہوتی وہ بھی پھر کامیاب ہوتا یہ انسان پہ ہی ہے کہ وہ اس وقت کو کیسے صارف کرے
بالکل اگر ہم اپنا دن پلان کریں تو بہت سے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں طلبا کے لیے وقت کی قدر سب سے زیادہ ضروری ہے روزانہ تھوڑی دیر بھی لگاتار پڑھائی کی جائے تو بہت بہترین نتیجہ ملتا ہے امتحانات کے دنوں میں وقت کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے
ہاں لیکن کامیاب اور ناکامی لو لوگوں میں فرق وقت کے استعمال کا ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے وقت پر اسائمنٹ اور ہوم ورک مکمل کرنا بھی اچھی عادت ہے اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے نماز بھی ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے بالکل ہر نماز اپنے مقرر وقت پر ادا کی جاتی ہے ہر کام وقت پر کرنا ایک اچھی انسان کی پہچان ہوتی ہے جو لوگ وقت کے پابند ہوتے ہیں ان پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں وقت کا صحیح استعمال ہماری شخصیت کو مضبوط بناتا ہے
ہاں جو وقت کو قدر کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر ایک لمحے کو ہر اچھی طرح سے استعمال کرے
بالکل اور ہمیں ذمہ دار بنانا بھی سکھاتے ہیں ہر دن کے لیے ایک چھوٹا سا شیڈول بنانا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے فضول باتوں اور بے مقصد کاموں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے وقت کی قدر کرنے والے لوگ اپنے مقصد جلدی حاصل کر لیتے ہیں اور محنت سے ساتھ وقت کی پابندی کامیابی کا راز ہے بچپن سے ہی بچوں کو وقت کی قدر سکھانی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ذمہ دار سہری بن سکے
ہر نیا دن ایک نیا موقع ہوتا ہے
ہوں اس موقعے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
آج کا کام کبھی کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے
کہ کل کس نے دیکھا ہے
وقت کی قدر کرنا اصل میں اپنی زندگی کا قدر کر نا ہیں
بالکل اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو علم عبادت اور نیک کاموں میں لگانے کی توفیق عطاء فرمائی
ہاں اور محنت کے ساتھ وقت کی پابندی کامیابی کا راز بھی ہے
بالکل ہمیں محنت بھی کرنی چاہے اور اور وقت کی قدر بھی کرنی چاہے دونوں جو ملتے ہیں تو ہمیں کامیاب بناتے ہیں ہمارا مستقبل کامیاب ہوتا ہے
ہوں وقت کی قدر کرنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے اگر ہم وقت پے پر ایک کام کریں گے تو ہمارا فیوچر سکیور ہو سکتا ہے
بالکل میں یہ سوچتی ہوں کہ وقت جو ہے وہ ہر ایک انسان کو ملتا ہے س ملتا ہے سب کے پاس ہوتا ہے کچھ لوگ اس کی قدر کرتے ہیں تو ان کا مستقبل کامیاب ہوتا ہے اور کچھ تو جس کی قدر نہیں کرتے وہ زندگی بھر روتے رہتے اور دوسری بات جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور صرور آخرت میں بھی ہمیں ہر ایک مطلب یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے وقت ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے
وقت آج کل بہت سے لوگ موبائل اور سوشل میڈیا پر ا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اگر وہ ہی وقت وہ اپ کو کسی اچھی عادت کتاب میں دی کتاب پڑھنے میں دے یا کسی اور دین کی تعلیم میں دے نماز میں دے تو اسی کے لیے وہ صرو ا اچھا بنے گا اور نیک عادات بھی ہے
اپ نے صحیح کہا ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے آج کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ ملنے سیکھنے کو ملا اچھا ہوگیا اللہ حافظ
ٹھیک ہے پھر